ہاں السلام علیکم ہاں ہاں آ رہی ہے نیٹورک ہے ن دوبارے ادھر اچھے سے
ہاں نیٹورک ہے ڈیٹا بھی آن کر دیتی ہوں
ہوں بتا ہے کیا
ڈیٹا بھی آن کر دی
اچھا کھانا ہو گیا ہاں آ رہی آ رہی ہے ہے نیٹورک ہے آواز بھی اچھی آ رہی ہے
ہاں ابھی میرے کو ہیڈ فون یہ کیا ہوتا ہے نیک بینڈ لینا پڑے گا
ہ تو کیسے پھر کام کرتے کرتے بات ہو جاتی ہے نا بلوٹوتھ ہوگا تو
بلوٹوتھ ہے ای پر اس کیسے موبائل پاس میں لے گا نا تو بات ہو پاتی ہے
برچان
تو نیک بین کیسے رہتا ہے دور بھی رہے گا تو بات ہو جائے گی نا جیسے
نہیں تو جب فری ٹائم ہے نا تو وہ ٹائم پہ کر لینے کا جب کام نہیں رہتا
ہاں
کی جو بلوٹوت کا بھی نیٹورک ہاں اچھی ہے الحمد للہ تم اچھے ہیں نا
ہاں میں نے اچھی ہوں مست
ہ
اور بچے لوگ ہاں کھانا وانا سب بن گیا
ج ہمارا آج اچھا کڑی بنائے بجیا والی بجیے والی
کاندے بے
اچھا اچھی لگتی ہے
ہاں کڑھی چھوڑ کے سب بجیا کھا لیتے ہ اور بتاؤ آپ
اور سب خیریت امی مس ٹھیک ہے
سب امی امی ٹھیک ہے امی باہر لیتےہے
اچھا
ہوں
اور باقی بہن لوگ اچھا تمہاری تیسرے نمبر والی بہن کی ابھی پڑھائی چالو ہے نا دوسرے نمبر
ہ ہاں دوسرے نمبر کی بھی پڑھائی چالو ہے تیسرے نمبر کی بھی نہیں دوسرے نمبر کی بھی
تمہے نا
نہیں پہلی ہوں میں
اگر فرسٹ تو میں پھر سیکنڈ اور تھرڈ دونوں کی
دونوں کی نہیں دونوں کی تینوں کی چاروں جن کی پڑھائی چالو ہے مکو چھوڑ کے
اچھا
ہاں
میں جانا تو
جاؤں گی جاؤں گی جاؤں گی ابھی تھوڑا پیسے کا لگا ہے میں کو
ہاں نہیں تھوڑا آنا ہاں اس میں کیا نام ہے ٹھیک ہے آگے چل کے نا پھر
آگے چل کے پیسہ آ جائے گا تو وہ سب تو کر ہی لوں گی میں
نہیں تو پھر وہ انٹرسٹ چلے جائے گا نا اس کے لیے وہ انٹرسٹ نہیں رہے گا پھر
ہاں یہ تو ہے انٹرسٹ ہے
ہوں میں میں نے نا جو بیچ سے ہے نا آپ کی پڑھائی ہے نا
ہاں
کرلا وغیرہ میں اس کے کالج بھی ہے کم فی کم اس کا
ہاں ہاں دیکھیں گے کریں گے
ہاں
اور کھانا آپ بنا رہے ہو
کیسے ہاں میرا کھانا بن گیا کوکر کی سیٹی کی آواز
ہاں
مہاوا چھوڑے اں مطلب وہ لاسٹ وہ اے سی چھوڑ دیتے نا بند کرنے کے بعد
اچھا
تو اس کی آواز ہے
بولو کیا بول رہے تھے
دال گوش بنرا ہا ہے
ماشاء اللہ اچھی بات ہے
ہم لوگ کے دو جن ہیں ہم لوگ تھوڑا آدھا کلو گوشت لائیں گے تو تین بار ہوتا ہمارا
ہاں اچھا
تینی ٹائم پہ بنتا ہے دو ہی ہے نا کھانے پھر بچے لوگ نہیں کھاتے دونوں بھی بچے اچھے نہیں گاتے حالانکہ بڑی والی تو اچھی ہے بڑی ہے چھ سال کی ہے تو بھی نہیں کھاتی اور چھوٹی والی کو تو صرف کھچڑی چاہئے کھچڑی صبح شام اور دوپہر میں تینوں ٹائم کھچڑی چاہیے اس کو
کھچڑی فوورٹ ہی لگتا ان کی
ہاں اس کی فیوریٹ ہے کھچڑی چھوٹی والی لڑکی کی ہاں لیکن وہ بھی اچھی خاصی تین سال کی ہے کھانے لایک کے لیکن وہ کھچڑی ہی کھاتی ہے روٹی بھی نہیں کھاتی اس کو دال بھی نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے صرف کھچڑی یا پھر بنا وہ سادے چاول نمک والے
ہوں
وہی کھات
ہاں
چھوٹی ہے بڑی والی تھوڑا کھاتی ہے جو چیز اس کو ٹیسٹی لگے گی وہ اور جو پسند نہیں آئے گیوں نہیں کھاتی کل بنائے تھے کہ ماں آلو تو کھائی پسند آیا اس کو اب دیکھو آج دال گوش
وہ دوسرے والے دیدی کو بولی تھی میں تو رات کو دو بجے کال کر رہے مجھے اور سب لوگ سوے رہے تھے اب میں کھکی کھکھو کروں گی تو پھر مجھے بھی چلائیں گے نا بولیں گے کیا چل رہا ہے یہ رات کو یہ سب بات چیت
وہ آسمانا آسمانا
ہاں ہاں ہاں
ہاں مجھے بھی آیا تھا فون
تو میں بولی کہ نئی نئی سب سو رہے تو صبح میں دیکھیں گے پر انہوں نے صبح میسج نہیں کرے آپ نے کرے تو میں نے آپ کا ٹرائی کری تو پھر ایکسپٹ نہیں ہو رہا تھا
اسکول جانے کے بعد میں میں فری رہتی ہوں کیونکہ میری چھوٹی والی بھی اس ٹائم پہ سوتی رہتی ہے اور پھر بڑی والی بھی اسکول رہتی ہے اور انکل یہ یہ بھی ادھر چلے جاتے ہیں میرے ہسبینڈ کام پہ چلے جاتے تو پھر کیا گھر میں کوئی رہتا نہیں آواز بھی نہیں زیادہ شور نہیں رہتا ہے برابر پرفیکٹ بات ہو جاتی ہے بنا دش باقی پھر اس کے بعد میں ایک بجے کے بعد ایک ایک بج کے چالیس منٹ کی اس قسط اسکول کی چھٹی کی ہے بڑی والی کی
ہاں ہاں
تو اس کو اسکول لینے جا کے پھر آنے کے بعد میں دونوں ساتھ میں رہیں گے تو دونوں کا دھمال چالو رہ تا ہے آواز رہتی بات نہیں کرنے دیتے سونے نہیں دیتے بہن سونے نہیں دیتے سب میں میں ایک تو
اللہ
رات کو تین بجے تک سونے نہیں دیتے صبح میں پھر سونے نہیں صبح میں پھر اٹوں گی تو مجھے نیند نہیں آتی مجھے ایکچولی کیا تھاائرائڈ ہے میرے کو نیند بہت کم آتی ہے اور جب مجھے نیند آتی رہتی ہے جب بچے سونے نہیں دیتے مجھے
ہاں دو دوپہر کے ٹائم بھی نہیں آتی پھر آپ کو نیند
خیر میں مجھے نیند آئی ہی نا کھانا کھانے کے بعد میں تو جب بچے نہیں سونے دیتے
ہاں اچھا اچھا آپ نے ویٹ لوز کرے تھے نا تروڈ میں
نہیں ہاں وہ میرا تھوڑا میں نے خالی وہ لی تھی گرین ٹیک
ہاں ہاں
ہاں بس گرین ٹی کے بعد میں گرین ٹی لی تھی بس اس کے بعد میں میں نے کچھ نہیں لی
ہاں
ہ ویٹ لوز کی میرے ہسبنڈ منا کرے بولے کبھی کچھ نقصان دے گا کچھ ہوئے گا
ہاں تھائرائڈ میں کیا پتا کیا ہوتا پر ویٹ گین ہوتا تا ہے میں نے میرے جو ممانی ہے ان کا ویٹ لاس ہو رہا ہے مطلب ماموں کی عورت تھائرائیڈ ہے ان کو بھی پر ان کو ویٹ لوس والا ہے
ہاں کہ ہپو تھائرائڈ اور ہائپو تھائرائڈ رہتا ہے نا تو تو میں بتا رہی ہوں نا میرا پچھلے تین مہینے جو میں نے ٹیسٹ کرائی تھی نا میرا ہپو بھی اور ہائپر بھی دونوں بھی تھائرائڈ میرے بڑے ہوئے ہیں
اچھا مطلب تم اچانک پتلے بھی ہو سکتے اچانک موٹ
ہاں تو میرے ارے کیا بول رہی ہ چلو مسکان ہاں السلام وعلیکم ائی ایم وں لائن کنٹیینو رکھو ٹین منٹس ہاں بیٹہو نا بیٹھو کھا ڑے رہو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھیں گے بیٹھیں گے
نہا دھو کے بیٹھی میں
اچھا
بولی گ ابھی میرے کو بولیں گے کہ کال کرو گھر کے میں
ا خندنا بڑ ہے ہاں ہاں وہ صوفیا کو ہے نہ میری بڑی والی کو کرسیو رائٹنگ کا پرابلم ہے تمہارا کیا تم یہ کر دیں گے کیا تم کو کرسیو رائٹنگ ہوتا ہے آتا ہے اچھا کرسیو رائٹنگ کا اس کا پرابلم ہے
ہاں تو بک چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر ہی مل جاتی ہے اسٹیشنری سے بک
اچھا تو وہ کرسیو رائٹنگ کا ہے میرے کو اس کا تھوڑا نا مسئلہ حل کر
مطلب کہ ہے نا اس کے اندر ایسے کھانچے بنے ہوئے رہتے ہیں اور اس کے اندر ہی پریک کرنا ہوتا ہے جیسے اے ہوگا اس کے اوپر اے لکھنا ہے اس پہ ہی پریکٹس کرنا ہوتا ہے بک رہتی ہے کچھ ون ففٹی کی رہتی ہے بک
اچھا تو وہ اگر لیں گے تو پھر اس کا اس کا وہ مطلب رائٹنگ کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا نا
ہاں ایزیلی ایک دم ابھی تو بچی اس کو آ جائے گا میرے کو آ گیا تو
سینئر جونیئر میں نا نہیں ہوا ہے تو ابھی ایکچولی میں نے دوسری ٹیچر چینج ہوئے نا تو وہ بول رہے تھے ایک کرسیو رائٹنگ کا اسکول میں چینج ہوئے نا ڈ
اسکول میں وہی ایشو رہتا ہے میری بہن کا بھی یہی ہے کرسیو رائٹنگ کا
تو وہ ایک کرسیو رائٹنگ کے لیے بول رہے تو ابھی اسکول میں سینئر جونئر میں وہ آۓ اور ابھی کرنے کا بولیں گے تو پھر وہ کیا یہ پرابلم ہو رہی ہے نا
پرابلم ہو جائے گی تھوڑی سی پر وہ ہو جائے گا سیکھ جائے گی بچی دو تین مہینے میں سیکھ جائے گی مطلب اے بی سی سی ڈی ایف جی
پھر اس کا رائٹنگ کا اور اس میں اسپیلنگ وغیرہ تو لکھتی ہے وہ جو بھی بتائیں گے اور ویسے ہی آپ بھی اچھے سے کر لیے تھرٹی ٹوینٹی تک بي رائٹنگ گنتی ٹوٹ گیا ٹھیک ہے میں نا کرتی ہوں آپ کو بعد میں کال
یہ ٹھیک ہے